وعلیکم السلام السلام علیکم
جی اب بولیے اور سب بڑھیا اب ابو ممی جان
جی جی ماشاء اللہ سبھی اچھے ہیں بہتر ہیں آپ بتائیے آپ کے والد اور والدہ کیسے ہیں
جی ابھی تو ہمارا ویوہاہ ہی نہیں ہوا ہے بالک بالک تو آئی ابو جان مائی جان بھائی جان سب بڑھیا
ماشاء اللہ چلے اللہ کا شکر ہے آپ کے گھر میں سبھی اچھے ہیں خیر سن کے مجھے بہت خیر اور سکون محسوس ہوا
جی جی بولیے
جی بتائیے پھر کیسا کیا چل رہا ہے آج کل
جی آج ہم نیو جنریشن کے بارے میں بات کریں گے
جی جی بالکل تو کیا خیال ہے اللہ ک کیا خیالات رکھتے ہیں آپ اس بارے میں بتائیے مجھے
تو میرا یہی خیال ہے کہ جیسے ہمارے بالی بچے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے گھروں میں بالی بچے ہوتے ہیں
جی جی جی
تو انہیں شروع سے ہی مطلب بچپن سے ہی ان کو پڑھائی کی اور لے جانا چاہیے
جی ماشاء اللہ صحیح بولا آپ نے
موبائل وغیرہ تھوڑا بل موبائل تو دینا ہی نہیں چاہیے موبائل سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا پہ شارٹ ویڈیو کو دیکھتے ہیں نہ کہ وہ پڑھائی والی ویڈیو میں جائیں پڑھائی والی ویڈیو یوز ہی نہیں کرتے ت وہ دیکھنے کے لیے اور یہ ہوتا ہے کہ جب وہ موبائل چلاتے ان کی بچی تو ہے ہی ناجک آنکھیں ہوتی ہیں تو ان کی موبائل کی فلیس کا سیدھا ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے تو ان کی آنکھوں میں وہ دقت ہوجاتی ہے
جی جی آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں جو دراصل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ممکن تو یہی ہے انہیں جتنا ہو سکے اتنا یہ جو فون وغیرہ ہوت تے ان کے استعمال سے دور رکھنا چاہیے ان پہ ہمیں کافی پابندیاں لگانا چاہیے کہ آپ کم سے کم ان چیزوں کا استعمال کریں اور ان کے حق میں تو یہی درس ت بات ہوگی بس چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ضد کرتے ہیں اور ماں باپ جو آج کے طرح کے ہیں وہ کافی نازک بچ چوں کے ساتھ جو رویے رکھتے ہیں تو ان چیزوں کے لیے تو بہت نازک ہو جاتا ہے چیزیں سنبھالنا تو آپ کے گھر کا کیسا کیا ماحول ہے
جی ہمارے گھر شاید بچ ویسے بچے تو ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں سب سے چھوٹا میں ہی ہوں اور میں بھی اپنا خیال پڑھائی موبائل سے زیادہ پڑھنے میں زیادہ یوز کرتا ہوں کتاب کاپیوں سے زیادہ پڑھتا ہوں موبائل سے تھوڑا کم یوز کرتا ہوں موبائل تو کرتا تو ہوں ہی یوج پر اس تھوڑا کم یوز کرتا ہوں جس سے کیا ہوگا کہ جب ہم اپنی لائف میں سکسیس ہو جائیں گے تو ہمارے امی جان ابو جان اور بوڑھے بڑے مارے بزرگ لوگ ہیں تو وہ تھوڑا اپنی بڑھاپے کا سکھ پائیں گے
جی
اور جب ہم سکسیز ہو جائیں گے تو ہماری آگے آنے والی پیڑھی ہوگی تو وہ بھی سکھ پائے گی ان کو بھی ہم سمجھائیں گے کہ بھائی ہم نے ایسا کیا ہے آپ بھی ایسا ہی کرو زیادہ پھالتو چیزوں پر دھیان مت دو ادھر ادھر من ڈولو ادھکتر پڑھائی جی
جی آپ نے بالکل صحیح بولا میں آپ کی باتوں سے بہت رضامند ہوں
جی
دیکھیے جناب یہ جو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو تو یہ بات تو آپ صحیح بول رہے ہیں کہ جو ہمارے والدین والدہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑے اسٹرکٹ رول بنانا چاہیے تھوڑی پابندیاں لگانی چاہیے ان پہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ فون صرف آپ کے مست تقبل کے کوئی اثر نہیں ہے آپ اپن نے وقت کی پابندی لگا کر آپ پڑھائیوں پہ دھیان دیجیے آپ گیم کھیلیے ایک ٹیویٹیز کیجیے کھیلنا کودنا کتابوں کو پڑھنا یہ سب ایک اچھے بچے کی پرورش لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور موبائل فون تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور دیکھیے نعمت کو نعمت کی طرح یوز کیا جائے تو بہت ہی بہتر بہتر ہوگا استعمال کرنا لیکن فون کو چوبیس گھنٹے کے لیے آپ اپنی ہیبٹ عادتوں میں
کچھ اچھا فرماے ہیں بولیے
تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں
جی میرا تو یہی کہنا ہے کہ بچوں کو ادھکتر سمجھان جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سمجھانا چاہیے تاکہ بچہ بچے گدا غلط قدم پہ نہ چلیں صحیح قدم کو چنیں
جی جی
اور زیادہ تر آوارہ گھومنا نہیں چاہیے جتنا ہو سکے اتنا اپنی اسٹڈی پہ ہی دھیان لگائیں
جی جی جی جی دراصل یہ جی بتائیے بتائیے
جی بولیے بولیے
دراصل یہ جو چھوٹے بچے ہو تے ہیں یہ ہمارے آنے والے کل کا ایک بہت ہی بہت ہی ضرور ضروری حصہ ہو تا ہے یہ ہمارے دیش کو ہماری جو دھرتی ہے آنے والے ٹائم کا کل ہے کل بولیں گے تو ہمارا فیوچر ہے یہ ہمارے ہمارے دیش کو اپنے طریقے سے سیف کر سکتے ہیں ہمارے ہمارے آنے والے اچھے مستقبل کے لیے اس معاشرے کو اور بھی زیادہ درست تندرست اور صحت دینے کے لئے بہت ہی ضروری ضروری ہے اگر ان بچوں کو ہم بچپن سے ہی اچھی اچھی شکھا دیں گے اچھا علم دیں گے اور حکومت بھی ان چیزوں میں ہماری مددگار ہوگی تو یقینان کا مستقبل بہت اچھا ہوگا
جی جی آپ بہت اچھا فرما رہی ہیں بولیے ایسا ہوتا ہے جی
جی جی جی
یہی ہمارا تو یہی حال ہے کی بچوں کو ادھکتر جتنا بھی ہو سکے اتنا ہی پڑھائی میں دھیان لگانا چاہیے
جی
اپنے یاری دوستی میں مطلب یے کہنے کا مطلب یے ہے کی جو کام کر کر کام تو سب کرنے پڑتے ہیں موبائل بھی چلانا چاہیے پر اتنا چلانا چاہیے جتنا میں ضرورت مند ہو ایسا نہیں ہے کہ اس سے میں لگے رہو موبائل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس ایک بار ہاتھ سے ہاتھ میں لے لو تو اسے سے چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے اس
جی جی جی
یے ہمارا اس میں پتہ نہیں چلتا کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے
جی جی جی آپ نے غور کیا ہوگا کی دو گھنٹے فون ہاتھ میں ہو تو کتنے آسانی سے گزر جات تے ہیں یدی وہی دو گھنٹے ہمیں کسی کام میں اپنے میں اپنے وقت کو دینا ہو تو بہت ہی ہمیں ایسے مشکلات فیل ہوتے ہیں کی ارے دو گھنٹے گزر نہیں رہے ہیں ہمیں اپنے آپ میں ایسے کافی محسوس ہونے لگتا ہے کی ارے کتنا مشکل ہو رہا ہے تو دیکھیے فون کا تو ایسے جادوئی چیز ہے ہی کی اس کے بنا تو ہماری زندگی جیسے سے رک ہی جاتی ہے لیکن درست تو یہی بات ہوگی کی آپ فون کی اہمیت رکھیے بالکل رکھیے لیکن فون کو اس طریقے سے اپنے ذہن میں مت حاوی کیجیے کہ آپ کو پھر آنے والے اپنی پڑھائی لکھائی کھیل کود کتابیں پڑھنا اور باہری ایکٹیویٹیز گھر کے بڑے بزرگوں کو کے صحت کے ستھ وقت تو بتانا اپنے اماں جان ابا جان کے ساتھ اچھی باتیں کرنا چیزیں کرنا نہ یاد رہے آپ ہر آپ نے بالکل درست فرمایا میں بہت رضامند ہوں کی یدی آپ ساری چیزوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ اب ایسے ایک شیڈیول بنا کے بچے اس حساب سے کرتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا بٹ ٹھیک ہے یے تو اب بچے ضد کرتے ہیں بٹ ہمیں کوشش تو یہی کرنا چاہیے کی بچوں کے لیے یے بچے جو ہمارا آنے والا کل ہے جیسا یے ہمارا مدا ہے نئی جنریشن پے بات کرنا تو اس نئے جنریشن کو یے ساری ذمہ داریاں محسوس کرانا تو ہمارا حق ہے خیر
جی جی آپ بہت اچھا فرما رہی بولیے جی نیو جنریشن
تو پھر آپ کیسے ہیں بتائیے اور آپ کے گھر پے سبھی اچھے ہیں
جی ہاں گھر پے سب بڑھیا ہیں کھانا پانا بن رہا ہے آج کیا تھا کہ ہمارا ایگزام تھا میرا آئی ٹی آئی کا
جی جی جی
تو اس کو دے کر آئے تھے صبح سے بارش ہو رہی تو بھیگتے بھیگتے تو گئے ادھر سے قریب تیس کلو میٹر دور تھا گھر سے
کون سے حصے میں رہتے ہیں یہاں
ہم راجستھان کے دھولپور ضلعے میں
اچھا اچھا تو وہاں کے بچے تو آلریڈی کافی اچھے ہیں پڑھائی لکھائی میں کافی آگے کی اور ہیں ہوشیار ہیں اچھے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں
جی ہاں ہوشیار تو ہیں سب سب طرح کے لوگ ہیں جی ایسا تو نہیں ہے کہ انٹیلی سب انٹیلیجنٹ راجستھان میں ہی بھرتی ہو
بات تو صحیح ہے میں آپ سے بالکل خیر رکھتی ہوں لیکن آج کل کافی یہ اس چیز کی بھی تعریف کرنی ہوگی ہمیں کی آج کل جو بچے ہیں وہ کچھ کافی یو نو اچھے بڑے سپنے دیکھتے ہیں بڑے سپنوں کی طرح بھاگتے ہیں تو ان چیزوں میں بھی کچھ اچھے جو چینج ہے ہمارے۔ ہمارے معاشرے پہ ان سبھی کے لیے بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا
جی دیکھو آپ بہت اچھا فرما رہی ہیں
جی جی جی جی
جب آپ کہاں آپ کہاں سے کہاں پہ رہتی ہو
جی جی دیکھیے ہمارے اسٹیٹ میں جو ہمارا اسٹیٹ ہے اسٹیٹ مدھیہ پردیش ہے مدھیہ پردیش آپ کو پتا ہی یہ کہ بیچو بیچ ہے ہمارے کنٹری بی سوری ہاں ہماری کنٹری کا بیچ کا پارٹ ہے بٹ ہمارے یہاں جو پڑھائی لکھائی اور یہ جو نئی جنریشن کے ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ ہی چوری چکاری اور برے کاموں میں درست ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے ہم سب بہت ہی بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں ان بچوں کو صحیح راستوں پہ کیسے لایا ہمارے یہاں کی جو حکومت ہے جو سرکاریں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے اتنی مددگار نہیں ہوتی ہیں تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم ایز ا اپنے جو چھوٹے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان چھوٹے بچوں کو صحیح راہ میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ معاشرے میں اتنا غلط ماحول ہو چکا ہے اس طرف ہمارے یہاں کہ ہمیں بڑی دقت پریشانیاں ہیں بٹ اب ٹھیک ہے چل رہا ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ انڈیا میں پولیٹکس کے کتنے برے حال ہیں
جی جی جی آپ نے بہت اچھا فرمایا ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں
جی میں بھی بہت رضامند ہوں آپ کی سوچ آپ کی باتیں بہت ہی صحیح تھیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بار بار ایسے بات ہوتی رہے گی اور ہم کچھ ایسے نئے مدعوں پہ ڈ نئے مدعوں پہ گفتگو کرتے رہیں گے
جی جی السلام وعلیکم
السلام علیکم اللہ حافظ